وعلیکم السلام ٹھیک ہو
آپ ٹھیک ہو اچھے سے ہاں ہاں آواز آ
ہاں ٹھیک ہو ہاں اچھے سے آ رہی ہے آپ کو آ رہی ہے میری آواز
ہاں ہاں آاں
ہاں ہاں
مجھے ھھھ مجھے نیند آرہی ہے پتا ہے
کیوں کھانا کھایا
نہیں میں نے نہیں کھایا موڑ ہے
کیوں
انے کھایا میں نے نہیں کھایا کھانا مجھے موڈ ہی نہیں ہے
اچھا ٹھیک اور بتاؤ
آپ آپ نے کھانا کھایا
ہاں میں نے کھانا کھایا میں روم میں ہوں
اب کیوں رک رک بات کر رہی ہو اس کو آواز نہیں آ رہی ہے
نہیں آ رہی ہے تمہاری آواز تمہیں نہیں آ رہی ہے شاید
مجھے آ رہی ہیں پوری
آپ مجھے آ رہی ہے کلیئر ہاں
اچھا ٹھیک ہے ابھی تک کلر نہیں آ رہی تھی اس کان کو نے مسکان کو نہیں لگ رہی ہیں کال بس تمہیں لگ رہی ہیں
دیکھا اس کو بولتیں ہے قسمت
لک لک آپ لکی ہو لکی یور لکی ہے
ہاں وہ تو میں ہوں
ہاں کسی کسی کو نہیں لگتی ہیں پتا نہیں اس کو کیا ہو گیا ہیں شاید سرور ڈاؤن ہے ابھی لیکن آپ کو اور مجھے لگ رہی ہیں ابھی
ہ وہی پرابلم ہوگی سرور
ہ ہ سرور کی تو پرابلم ہوگی ہے ہمیں جب تک ہو جائے گا تب تک ہم کریں گے کل اور تین کریں گے تو ختم مسئلہ ہے نا ٹھیک
ہاں ہاں
ہوں کل اور تین کریں گے ہم
پانچ ہی کرنے ہیں نا بس
ہاں ہاں میرے ہو جائیں گے نا پھر آپ کے پانچ ہے وہاں سے
ہاں ہاں پھر میں مجھے کرنا ہے تمہارے ساتھ
ہاں ہاں ہاں پھر آپ کو کرنے ہیں میرے سات پانچ پھر پھر کرنے ہیں آپ کو مسکان کے ساتھ پھر وہ کرے گی آپ کے ساتھ آیا سمجھ
ہاں ہاں تھرٹی ٹاسک آنی چاہیے
ہاں تھرٹی دیکھو آپ کو میرے سے پانچ ہوئے ہے نا
ہاں
ا ہو گیا یہ الگ سے یہ ریسیو والے پانچ ہے پھر آپ کو وہاں سے پانچ کرنے ہیں پھر آپ کو مسکان کے ساتھ پانچ کرنے ہو گئے دس آپ کے ٹھیک ہے
ٹھیک ہاں
رسیو کا نہیں چڑھتا ہے رسیو کا جو جو وہاں سے کرو ہو گے نا وہ چڑھے گا آپ کو ٹھیک ہے ٹوٹلی تھرٹی ہے آپ کو تھرٹی کمپلیٹ کرنے ہیں
کل تک ہو جائے گا شام تک پانچ
ہاں میں نے کیے ٹوینٹی سکس تو اب مجھے ہے ٹیونٹی سیون ٹیونٹی ایٹ ٹیونٹی نائن تھرٹی چار چار ہے مجھے وہ چار میں دو آپ کے ساتھ تین آپ کے ساتھ کرو گے ایک مسکان کے ساتھ اگر ہوگی اگر اس کے ساتھ نہیں ہوگی پھر میں آفرین کے ساتھ کروں گی ایک ہو گئے میرے تھرٹی ٹاسکس پھر پھر آپ کو تب تک آ جائیں گے نا
ہاں تب تک آ جائیں گے مجھے
تم میرے ساتھ کرنا ٹھیک ہے پھر میں دوسرا اکاؤنٹ کھولوں گی نا پھر آپ اس پہ میرے ساتھ کرنا پھر اس پہ ہم آپ آپس میں کر سکتے ہیں آپ میرے سے پانچ کر سکتے ہو میں آپ کے سات پانچ کر سکتی ہوں اس پہ کیونکہ وہ میرا نیا اکاؤنٹ ہو گیا ہاں وہ میرا نیا اکاؤنٹ ہوگا نا وہ بھی فائدہ ہے آپ کو
ہاں
ویسے بھی ہمارے رسی فردوس جہاں دیکھا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے
ہے سچ میں
ہیں نہ
ہوں
اور باقی وہاں پہ سب کیسے ہیں
بس الحمد للہ سب ٹھیک ہے وہاں پہ کیسے ہے ہاں میں آئی رہی ہوں میں
اچھا آپ آئی روم میں میں کب کی آئی جب سے میں آئی میں تب سے روم میں ہی
تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا تھوڑا سا کھانا تھانا
ہ مجھے من ہی نہیں ہے اللہ کے قسم کھانا کھانے کا اور لیٹ بھی ہو گیا نا اصل میں دیکھو اصل میں میں آٹھ بجے کھات ٹھیک ہے
ہاں
کیونکہ سویرے کھانا ہوتا ہے پھر تین گھنٹے ریسٹ کرنا ہوتا ہے اس سے بھوک نہیں چڑھتا تا سمجھ میں نہ اس سے پرابلم ہو جاتی ہے یہ جو ڈائبٹیز اور تھائرائڈ کی پرابلم ہوتی ہے نا اسی سے ہوتے ہیں لیٹ کھانا کھانے سے ٹھیک ہے تو آں جب سویرا سویرے انسان کھانا کھاتے ہیں نا مطلب آٹھ بجے آٹھ بجے آپ کھاؤ گے تین گھنٹے ہوں گے آپ گیپ لو گے پھر سوؤ گے تب آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی تھائرائڈ ڈائبٹیز کی اسی لیے اسی لیے کش کشمیر کی کہ کشمیر کے لوگوں میں کیوں ہے زیادہ تھائرائڈ اور ڈائبٹیز اسی وجہ سے آیا سمجھ کیونکہ لیٹ کھانا کھاتا ہیں وہ
ہاں اسی لیے
ڈنر ہمیشہ ڈنر ہمیشہ پہلے ہی ہاں پہلے ہی کرنا چاہیے مطلب نہ یہ آٹھ بجے آٹھ سات بج سات آٹھ بجے کیونکہ جتنا لیٹ آپ ڈنر کرو گے اتنی آپ میں پرابلم ہو جائے گی ہیلتھ ایشوز ہو جائیں گے ایا سمجھ ہ ہوں یہی مسئلہ ہے میں دیکھوں گی ٹائم کتنا ہوا ہمیں ہوئے پانچ منٹ
پانچ ہاں اور پتا ہی نہیں چل
ہاں دیکھا اس میں پتا ہی نہیں چلتا ہے
ہے نا
مجھے پتا ہی نہیں ہاں اس میں پتا ہی نہیں چلتا ہے اب اگر مجھے بھوک لگی میں کھاؤں گی کھانا اگر مجھے بھوک نہیں لگی میں نہی کھاؤنگی
ہاں نہیں کھانا جب لگے گی بھوک تو کھانا
میرے کل دن میں ایک دم ہو جائیں گے پھر مجھے پھر میں نئی آئی ڈی سے کروں گی ٹاسک کمپلیٹ
ہاں ٹھیک ہے کل تم میرے ساتھ
لیکن دو ہاں تین تین تمہارے ساتھ کرنے پھر ایک بچے گا وہ میں آفرین کے ساتھ کروں گی
ہاں ٹھیک
میں مسکان کی لگے گی تو مسکن کے ساتھ اگر مسکن نہیں لگے گی تو آفرین کے ساتھ کروں گی
ہاں وہ بھی صحیح رہے گا
ہے نا صحیح رہے گا وہ اور بتاؤ آپ
ہاں
کیا تھا کھانے میں کیا پکایا تھا
کھانے میں تھا شملہ ٹماٹر
او ہو ہو ہو میرے فیورٹ
تمہارے فیورورٹ تھے ہاں یاد ہے آپ نے کب کھایا تھا پچھلی بار
ہاں ہاں ہاں لیکن اس میں مزا ہی نہیں تھا پھر میں نے آپ کو بولا وہ کس کو تھا وہ مجھے
ہاں مجھے ساگ تھا اس میں مزہ نہیں تھا یاد ہے
ہاں اس میں نمک ہی نہیں تھا پھر ہم نے تمہیں بولا یہ بند ہی رکھو بند ہی رکھو اس دن ہم کیا کرنے گئے تھے اسٹریٹنر اسٹریٹنر
ہاں
اسٹریٹنر کرنے گئے تھے ہم شاید ہاں
ہاں ہاں
اور باقی دیکھو مجھے آپ کی طرح ہو گیا اور باقی اور باقی ھھھ اب کیا مجھے دھیان میں ہی نہیں رہتا یہ وہ والی کال ہے مجھے تو لگتا ہے یہ وہ والی کال ہے اللہ
اچھا
اپ کیا کر سکتے ہیں اب ہمیں پتا ہی نہیں میں صبح سوچ رہی ہوں آپ نے مجھے کال ہی نہیں کہ شاید آپ گئے ہی نہیں ہو پھر لیکن میں نے سوچا چلو میں م میں میں یہاں سے بھی نہیں کرتی کیونکہ مجھے لگا پھر آپ اگر ام یہ اس کے ساتھ ہوگے تمنا کے ساتھ تو پھر وہ بولے گی یہ کون ہے یہ کون ہے اسی لیے میں نے یہاں سے نہیں کی
ہاں اچھا کیا مجھے اصل میں مجھے یاد ہی نہیں رہا تم صبح میسیج کر نا تو میں کرتی لیکن
آپ کو کہاں یاد رہتا آپ کو نہیں یاد رہتا
ہاں
ہے نا مجھے لگا پھر میں پھر میں نکلی نا میں نے سوچا تھا پھر دن میں آپ کو ٹیکسٹ کروں پھر مجھے لگا آپ میں بزی بزی ہوں گے تو پھر میں ڈسٹرب کروں گی اسی لیے پھر آپ نے کی ہوتی وہاں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹر لک نیکسٹ ٹائم
ہوں انشاء اللہ
اب اور پروجیکٹس آئے ہیں اگر آپ آپ پہلے یہ والا کمپلیٹ کرو پھر آپ کو وہ والا بھی دیں گے ٹھیک ہے
ہاں ہاں وہ والا بھی میں کروں گی نا
کتنے منٹس آٹھ منٹس ہو گئے لگ بھگ نو منٹس ہو گئے اب ہے ایک بہن تو میں یہی پھر یہی سے کاٹنا ہوتا ہے مطلب اگر آپ کال کرو گے نا آپ کو کاٹ نہ اگر میں کال کروں گی نا تم مجھے کاٹنا آیا سمجھ میں
ہاں
ہ ایسے ہی ہوتا ہے اور آپ کے گھر میں کون کون ہے
مماں بابا ہے بھائی ہے اور میں ہوں
اچھا ٹھیک چار وہ آپ
آپ کے گھر میں آپ نے تو ب
میری میری بڑی فیملی ہیں ماشاء اللہ سے میرا ہے میرا ہے ہم چا چاچو والے ہیں اور میں ہے ہم ہیں سوری ہم ہاں ہاں جوائنٹ فیملی میں ہیں ہم
اچھا ٹھیک
ایک ہی کچن ہے ہاں وہ میری چاچی بھی ہے اور ماسی بھی ہے اسی لیے ہم ایک
اچھا اچھا
ہاں ہاں
چلو صحیح ہے یہ بھی مزہ آتا ہے جوائنٹ فیملی میں
ہاں مزہ آتا ہے جوائنٹ فیملی میں اب کیا پھر کزنس کی شادی ہو گئی سب کی کزن سسٹرس کی اب میں ہوں خالی یہاں پہ
ہو ٹائم ہو گیا
ہاں ٹائم ہو گیا چلو اللہ حافظ ٹیک کیئر
اوکے اللہ حافظ
نہیں کاف بھی ہے سر
ہاں ہاں